ہاں بھائی کیسے ہو بھائی
السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں بھائی جان
ولیکم اسلام ٹھیک ہے بھائی
جی بالکل بڑھیا بھائی بھیا اور کیا کیسے ہیں بھائی جان جی جی گھر میں سب ٹھیک بھائی جان ہلو آواز آ رہی ہے بھائی جان میری
ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے میری آ رہی ہے آپ کو
جی بھائی جان جی جی آ رہی ہے آج کا ٹاپک بھائی جان ویدر کے اوپر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے موسم میں ایسے چینجز چل رہے ہیں جیسے کہ کبھی بھی گرمی پڑ جاتی ہے کبھی بھی موسم چینج ہو جاتا ہے کبھی بھی بارش پڑ جاتی ہے تو اس چیز میں یہی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہی ہماری باڈی اس طریقے سے تیار رہنی چاہے کہ ہم اس چیز میں کبھی پریشان نہ ہو کسی بھی ویدر کے اندر ہے نا ہاں جی بھائی جان
ہاں جی آ گی بات آ رہی ہے بولو بولو ہاں جی آج موسم آلبدل والا ہے نا اور درج حرارا تقریبا اٹھارہ ٹئنٹی ایٹ ڈگری سلشس سے ہے نا زیادہ تر آبادال رہیں گے ہاں صبح کچھ علاقوں میں گر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے نا
جی بھائی جان بارش تو ہو ہی سکتی ہے اپنا موسم کافی زیادہ چینج ہو رہا ہے میں ابھی بھی ذرا بہر ہی تھا تو یہاں پر ہی موسم کافیا تھا جو بارش آنے والی ہے جی اور گرمی بھی دیکھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ گرمی بھی بڑھ رہی ہے اور کافی ساری چیزیں ایسی بڑھ رہی ہیں پر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان چیز پہ دھیان دے کہ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں
ہمیں پلیوٹ نہیں کرنا ہے اسے پھر گلیشیئرس خراب ہوتے ہیں اگر ہم پلیوشن ڈالیں گے پھر اسے ویدر میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے نا بھائی
جی جی بالکل بالکل بھائی جان جی بھائی جان کوئی ہماری جی جی جی جی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز میں دھیان دیں کہ جہاں سے زیادہ نا گاڑی وغیرہ کا کم یوز کریں جسے پولوشن بھی کم ہوگا اور آج کل ای و تو آپ نے نا وگا بڑھ رہی ہے آنے والے ٹائم میں یہ بھی کافی زیادہ
ہ دیکھو بھائی میرے میرے گاؤں میں گرمی سے لوگ پریشان تھے زمین سوکھ چکے تھے اور سب آسمان کی طرف امید سے دیکھے رہےتے تھے پرابلم ہو گئی تھی یار ایسے پرابلم ہوتی ہے پھر
جی بھائی جان بالکل بھائی جان کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہر چیز دھیان د کیونکہ ویدر ایسے چینج ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی و
ہلو ایک دن گالے بادل دھیرے دھیرے جمع ہونے لگے ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور پہلی دون زمین پر گیری ہلو بھائی ہلو
زدہ گرمی ہوتی ہے شام کے ٹائم ہماری جو باڈی ہے اس ٹیمپریچر کو بھی ایک دم لو اور ہائی وہ لے جاتے ت وہی باڈی ہماری جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو ویدر میں یہ ہونا چاہیے کہ جی جی بھائی صاحب
ب مارے بولیے اور
جی جی جی بالکل
ہاں
کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ویدر دیکھیے جی جی ویدر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا پر وہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر پالوشن نہ کریں تو اس چیز سے جو ہے ہمیں بھی سانس لینے میں پریشانی نہیں ہوگی اور موسم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو ناسا کے بعد ایسا بھی چیزیں ہیں کہ وہ بارش بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ ان پہ وہہ چیز بنائی ہے انہوں نے کہا بھی اس محنت محنت بھی کری ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جی جی
ویدر ہر روزانہ تھوڑے وقت کا موسم ہوتا ہے نا اس میں درجہ ہرا رہتا ہوا بادل دھوپ اور بھی شامل ہوتی ہے نا
جی جی بھائی جان یہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کل جو ہے اس بار گرمی کتنی زیادہ پڑ رہی ہے آپ نے یہ جی جی
فلڈ آ گیا کشمیر میں ج آج فلڈ آ گیا ویدر کی وجہ سے
جی جی ہر جگہ کا موسم پائی ج ج جی جی ہر جگہ ہر جگہ ویدر الگ ہے بھائین کہیں گرمی زیادہ ہے کہیں ٹنڈ زیادہ ہے اگر اس ٹائم آ دیکھیں تو
کلائمیٹ کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن دونوں الگ ہے ہے نا جو ویدر ہے ویدر ہوتا ہے روزانہ یا چند دن کے موسم ہوتا ہے لیکن کلائمیٹ کسی علاقے کے بہت عرصے یعنی ہاں جی بھائی آپ کی بس یہ تی سا لیا اس سے زیادہ عام موسم سم پہ ڈر ہوتا ہے نا
جی بھائی جان کچھ شہر وغیرہ ایسے ہیں جہاں پر موسم صرف چینج ہوتے ہیں پر موسم میں کوئی طرح چینج نہیں ہوتا جیسے اگر آپ ساؤتھ کے ایریا دیکیں
دیکھو بھائی جیسے پنجاب میں گرمیاں عام طور پر بہت گرم ہوتی ہے ہے نا اس میں پھر کلائمیٹ چینج آتا ہے پھر جب کلائمیٹ چینج آ گیا پھر ویدر بھی چینج ہوتا ہے پھر اس سے پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں ہاں جی بھائی آپ کے پس آپ سی بول رہے ہیں ہ ویدر کی بنیاد سورج کی گر گ میں ہے سورج زمین کو گرم کرتا ہے گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لیتی ہے ہے نا میرے بھائی
جی بالکل بھائی نے بہت اچھا فرمایا آپ نے جی یہی چیز ہے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ دیکے ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی موسم نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ہم صرف جی جی ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیزیں اپنے طرف سے کچھ یوگدان دے سکتے ہیں اگر ہم پلیوش نہ کریں اس سے دھواں نہیں ہوگا ہمیں کسی چیز میں پریشانی نہیں ہوگ ٹھیک ہے اور ہماری باڈی اس چیز کے حساب سے ڈھلی ہوئی ہوگی
ہاں جی ایسی ہوا چلتی ہے سمندر اور دریاؤں سے پانی با بن کر اوپر جاتا ہے نا ٹھنڈا ہو کر بادل بناتا ہے جب بادل بہت بر جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے ہے نا
جی جی بالکل بھائی جانب
ہاں جی میرے بھائی دیکھو ویدر کیاسر ہماری روزمرہ زندگی ہوتا ہے نا جب کسان کسان فصل لگانے اور کاٹنے کے وقت ویدر دیکھ کے طے کر د ہیں نا پلاٹ اور جہاز و دیکھ کر سفر کی پلاننگ کرتے ہیں
جی بھائی لیکن اگر دیکھیے ا دیک قدرت کے ساتھ آپ کچھ نہیں دیکھیے قدرت میں جو کرنا ہے وہ چیز کرنی ہے کیونکہ اگر دیکھیے کہ کسان پے سال محنت کرتے ہیں پر صرف ایک بارش کی وجہ سے ان کی پےال کی محنت خراب ہو جاتی ہے تو وہ چیز کیا ہے وہ اسی وہی چیز قدرت جسے کہ سکتے ہیں آپ ہیں نا بھائی ج کہ مطلب جی جی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی بھی ان کو لاس نہیں ہوتا کیونکہ فارمرس جو ہوتا ہے ہمارے ان کا بہت بہت لاس ہوتا ہے ان چیز کے اندر
ہاں جی ہاں جی ویدر فکسٹ وہ پیشنئی ہے جو میٹرالوجسٹ سیٹلائٹس ریڈیار اور ویدر اسٹیشنس کی مدد سے کر د ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگلے چند گھنٹوں یا دنوں میں موسم کیسا رہ سکتا ہے نا
جی جی بالکل بھائی جان ہم ایک جی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ا جے گی ہر ویدر کے حساب سے باڈی کو لے کے جانا ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہماری باڈی اس حساب سے ڈلی ہوئی ہو لیکن لیکن ہماری باڈی ہر ویدر کے حساب سے نہیں ڈھل سکتی کیونکہ آج کے ٹائم پہ ہمارا کھانا پینا صحیح نہیں ہے اور ہمارے ہم ہمرز جی جی
روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے نا اس کا مطالعہ ہمیں محفوظ رکھنے سفر کی بہتر پلاننگ کرنے اور زراعت سے لے کر روزمرہ کام تک ہر چیز سے فائدہ مند ہوتا ہے
جیادی کی ب اب آ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی اب پیچھے جو پڑ رہی تھی گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی تھی کہ کافی کافی جگہ بٹمپریچر فورٹی فولس ففٹی ڈگری سم تھنگ پہنچ رہا تھا تو وہاں آپ کیا کہیں گے اس یہی چیز ہے نا کہ وہاں اگر ٹیمپریچر اتنا کیوں کیوں بڑھ رہا ہے کیا کیا وجہ اس کی ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ ہمار ہم ہی تو ہے جو ہماں ہموگ فیکٹری چل رہی ہے تو اس چیز سے جو ہےر سرا اگر وہ فیکٹریز کم ہو جائےیں اس سے پولوشن کم ہوگا ہیٹ ویوز کم ہوگی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اس سے
تیز آندھی آ سکتا ہے سیلاب آ سکتا ہے جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے ہیٹ وی بڑھ سکتی ہے سردی لہرا سکتی ہے نا ایسے حالات میں حکومت اور ور ڈپارٹمنٹ لوگوں کے پہل سے وارنٹ دیتے ہیں لج پیشنک بھی دیتے ہیں ویدر کے بارے میں ہ اس کا بدر کیسا ہے کیسا رہنے والا ہے
ویدر کا یہی ہے بس اگر لیکن اس اتنا ایسا ہے کہ اپ دیکھیں گ موم کبھیہ چین چجینجینج آ جات ہے موسم کے اندر چینجز ایسے ہے کہ اپنا کبھی گرمی پڑ جاتی ہے کبھی بارش پڑ جاتی ہے اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح مو کیسا ہوتا ہے شام میں کیسا ہوتا ہے رات میں کیسا ہوتا ہے وہ جو موسم میں چینجیز آ رہے ہیں اس اسی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی ایک دم ہیٹ ہوتی ہے پھر ایک دم سے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو وہ چیز ہماری باڈی ٹیمپریچر کو صحیح کر نہیں پاتی وہاں جا کے ہماری باڈی جو ہے خراب ہو جاتی لیکن
ہاں ہوا ہوا کس سم دور کتنی رفتار سے چل رہی ہے یہ بھی اس سے پت چلتا ہے ہمیں ہا کا دباؤ جو ویدر کا بدل ہے نا بادل کس قسم کے ہیں اور کیا کتنے ہیں بارش برف یا اولی الی
جی جی جی بالکل بھائی جان سمجھتا ہوں اے ج جی بھائی جان اولے بھی آپ نے دیکھی کیکہ پہے کتنے اے پڑتے تھے اب کے ٹائم پہ اوے بہت ہی ریئر آپ نے دیکے ہوں گے کہیں پر
ہاں وہ تو اسی سے ہے نا جب ویدر چینج سے ہوتا ہے ہاں ویدر چینج سے ہوتا ہے نا ایسا بھی اب
وندی
جب پولوشن ڈالتے ہیں لوگ اس سے بھی ویدر چینج میں تھوڑا افیکٹ بڑھتے ہیں نا
جی لیکن یہ چیز ہے کہ ہیومن کے ہاتھ میں اتنا ہے کہ اگر وہ ہر چیز لمیٹیڈ کرے ہر چیز طریقے سے ا ہے تو ب چیز ویدر میں چینجز ہم لوگ بھی لا سکتے ہیں اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے
ہاں ب آپ کی پاس یہی ہے
ویدر میں چینز لا سکتے ہیں پر آج کل آ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے علاوہ کسی شر میں سوچتے بھی نہیں ہیں
سوچتے بھی نہیں ویدر کے بارے میں ہو تو ہاں لوگ آج کل اپنے دولت کے پیچھے پڑے ہیں ویدر کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہے ویدر مت چینج ہوتا ہے ویدر مت خراب ہوگا یار
جی وہ چیز نہیں ہے نا بھائی جو نا آج کل کے پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہماری باڈی صیح چل رہ ہے ہمیں آکسیجن صحی مل رہی ہے ٹھیک ہے آج آج کے دے گی آکسیجن بھی جو ہے صحیح نہیں ہے آکسیجن میں بھی جو ہے کیونکہ دیکھیے اگر گندگی ہوا کے اندر ہوگی تو ہماری ہم آکسیجن ص تو جی رہے ہیں بھائی نا کو اور چیز سبزی نہیں رہے جی جی جی مین تو وہی ہے نا اگر وہ مین چیز ہی غلط ہے تو ہماری باڈی کہاں سے کہاں سے صحیح ہو جائے گی
ہاں ہاں وہ تو ہے آپ کی بس سے ہی آپ کی بات ہی آپ سے ہی بول رہے ہو
جی جی جی جی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پولوشن کم کریں ٹھیک ہے بھائی جان اگر آج کے ٹائم پہ ای وی آ رہی ہیں ٹیکے ای وی صرف ایک ایسی چیز ہے جس نے پیٹرول سے پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کو ریپلیس کر دیا پر وہ ایک حد تک ہی ریپلیس کر سکتے وہ زیادہ ریپلیس نہیں کر سکتی اس چیز کو اگر آپ صحی چیز یوز کر رہے دیکے کہ یہ بھی صرف کچھ حد تک آ سکتی ہے کچھ رینج تک اور ہر رینج میں ای وی کو لانا
ہاں وہ نا بہت بڑھیا اور اونچے بادل جو گر چمک اور تیز بارش پہیدا کر نا دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف سیزنس ہوتے ہیں جیسے سپرنگ ا سم مطلب بہار ہوتا ہے گرمیاں خزاں سردیاں ہوتے ہیں
جی جی بھائی جان
ونٹر و سیزن جس کو ہم بولتے ہیں نا بجلی کی ضرورت میں اضافا کمی لاتا ہے نا ٹوریزم کو متاثر کرتا ہے ویدر چینج ٹرانسپورٹ پر اثر ڈالتا ہے جانور اور پرند وغیرہ وائی کو بھی بدلتا ہے چلو بھائی آپ سے بات کر کے اچھا لگا مجھے
اچھا لگا بھائی ج خدا حافظ بھائی جان خدا حافظ بھائی ج
اوکے اکے اوکے